ویک
وعلیکم السلام
تے ٹھیک ہو اچ سے
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ ککت تو سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ نے کال کیا تھا مجھے
میں نے کال کیا تھا لیکن ابھی میں مجھے کل رات کو کال کیا تھا لیکن میں اس ٹائم سو گئی تھی
میں نے آپ کو اتنی ساری
دو ہی کیے تھے ادے سارے نہیں اپ جھوٹ کیوں بولتی ہو ہو
پتہ ہے میں اب کے گیٹ کے پاس آئی تھی لیکن وہ کھل ہی نہیں رہا ہے
ہمارے گیٹ کے پاس آئی تھی
ہاں
بلا گیر
کھلاا کہاں سے وہ جب کھلا ہی نہیں میں صبح آئی تھی وہ کھلتا ہی نہیں ہے
صبح کب کت بجے آئے گی
ہاں
کتنے بجے آئی ت صبح
اب مجھے یاد نہیں کتنے بجے لیکن آئی تھی مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ مجھ سے نہیں کھولا یا نہیں کھول رہا ہے
اچھاچ خہریی تھی
ہاں خرے تھ
میری سے بہت زیادہ یاد آ رہیھی تھا
جب اپنے فون نہیں اٹھا میں نے آپ کو بولا تھا میں آپ کے گھر کے پاس آؤں گی
اا کیا تھا آنا تھا چائے پیتے مل کے
اپنی چائے پی
ہاںبھی نہیں تھی ہلو
ہاں
ہ اپنے پیچھا ہے
ابھی نہیں پی بات کیوں نے پی
آ پ کیوں نہیں پ
ابھی نہیں بھی آپ بھی ہوں گی
اتنا لیٹ
ہاں
ہ میں نےپ کو کھ واٹسپ پہ بھیج دی تھاب نے وہ کھا
نہیں کہاں دیکھا
کرو آبار ہو ج
اور سناؤ بچے سکول گئے
ہاںگے اسکول
اچھا آپ نے کام کیا
ابھی نہیں کیا
ہوں
ابھی نہیں کیا میرا بھائی بھی سویا ہی تھا تو میں نے مجھ ایک دو کپڑوں کو پریس کرنا تھا تو پھر م نے کام کیا کہ میں نے یہ ان کو پریس کیا میں نے سوچا جب تک یہ اب اٹھ اھیں گے تو میں وہ والا کام کروں گی تو اب وہ ہمیں کزن بھی یہ تھے اس لیے وہ اٹھی نہیں رہے تھے اب اٹھے وہ اب واش روم ابھی پت نہیں ان کو کتنا ٹائم لگے گا پھر یہ لوگ جے ہیں نا روم بائی روم میں گھومنے وہ دو یہ دے دو
آپ کو پتا ہے کسب سے مطلب اس اس سے نا سب کچھ ویسا ہی لگتا ہے
ہے نا میں نے اس لیے سوچ میں نے سوچ لوگ پورا نہیں اٹھیں گے تب تک میں کام کروں گی تب تک میں پریس ہی کروں گی اور یہ کیا بولتے ہیں جب یہ پھر نکلیں گے تو پھر میں ایک ساتھ سب کچھ کروں گی کیونکہ جب یہ ایک دوسرے روم میں ادھر ادھر جاتے ہیں تو
اور کیا یہ کہا ایک جگہ رہ پاتے پتاہ ہے دیکھو میرا جو بیچ والا بھائی یہ نہیں وہی نہیں خالی سب کرتے ویسا ہی دیکو کام اگر بہت میں س ب ہے نا وہ کرتا ہے کہ پل ایک ر میں جاتا ہے وہاں سے کچھ جاتا ہے پھر دوسرے ر میں وہاں سے کچھ ایسے ہی نا گھوم رہے ہوتے ہیں کمروں میں
پھر کومب ایک جگہ ہوتا ہے کریم کی بوٹل ایک جگہ جو کپڑے نکالے وہ ایک جگہ وہ سمیٹنے پڑتے ہیں پھر ہے نا
سب مجھے لگتا میں سوچ رہی تھی یہ مت خالی یہ رکھتے ہیں میرے بھائی لوگ
ارے نہیں ہر ایک لڑکے کی عادت ہے مجھے لگتا ہے اور مطلب ایک دن پہنیجے پھر دوسرے دن
اور کیا روز روز روز میں تو اسے تنگ آ گئی
ہاں اب ہوا آپ کو وہ اوپن
نہیں نہیں
بالکل نہیں
یہ یہ ہے پت ہے اصل میں اس میں ایپ میں ہی پرابلم ہے
میں نے نیا والا بھیجا تھا نا
ہاں وہ اسی والی ایپ میں پروابلم پرلم ہے نا
اچھا آپ کو
یا مجھے دکھا رہا ہے اوپر سے اس میں پرابلم ہو
اچھا ٹھیک چلو چھوڑو تو میں آپ سے ایک مطلب سوال پوچھوں گی پوچھوں
ہاں
بھی ٹریول کر سکتی ہو مطلب بنا ڈرے ہوئے یا ٹائم یا منی کو دیکھ کر تو تمہاری ڈریم ویکیشن ڈیسٹینیشن کیا ہوگی
اگر م کہیں بھی ٹرول کرو خالی اوج عا رہی ہے کیا ہوگی مطلب مجھے ایسے سمجھ نہیں آ رہا مطلب
مطلب آپ کا جانا کہاں مطلب ڈریم یہ کیا بولتے ہیں اس کو آپ کی ڈریم مطلب
میں جاؤں گی وہاں کیا بولتے اس کو ٹائم مشین میں
کیوں
ٹائم مشین میں پھر ٹائم پیچھے جاتا ہے نا
اچھا پھر آپ کو کیا کرنا تھا ٹائم پیچھے جا کے
مجھے پتا ہی نہیں کیا ہوگیا اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے
بھائی آپ ہی کو پروبلم ہے کچھ
اسکرین شارٹ بھیجنا تھا پھر
ہاں مجھے بھی وہی لگ رہا تھا میں اپ کام بھی کر رہی تھی ویسے کچھ تو اب بیٹی سوئی آپ کی اب اٹھ گئی
نہیں وہ بھی اٹھ گئے اس کو مجھے اٹھایا
اچھا ٹھیک ہم کو فون آ رہا ہے شاید
وہ بڑی کر رہی ہے میں نے کٹ کیا
اس کو لگا ہوگا کہ یہ ابھی ویست ہے
اس کو لگا ہوگا اب یہ کر رہی ہے کچھ
ہاں انشا وغیرہ اٹھے
ہاں
مطلب آپ کی بہنیں اٹھی
ہاں ہاں ایک وانی گئی بازار ایک وانی ہےمیرے سامنے لیکن یہ آج کچھ ادھر ادھر ہی لگ رہی ہے
جی
پتا نہیں کہ ہاں ہاں
تو میں آپ کو یہی بول رہی تھی کہ مطلب آپ کی ڈریم وکیشنس کیا ہوگی
ایک رینڈم کوشچن پونچو
ہوں وہی تو میں نے آپ سے پوچھا نا
اچھا اگر تم دنیا رہی تھی آپ
ہلو
ہلو
ہاں بولو
میں نے کہا یہی بول رہی تھی آپ
ہاں میں بول رہی تھی کہ اگر تم دنیا کے کہیں بھی ٹریول کر سکتی ہو مطلب یہ سب آپ کہاں جانا چاہو گی
اچھا تو میں تو جانا چاہوں گی مجھے لگتا ہے سوئزر لینڈ
سوئزرلینڈ یہ کوئی عجیب سی چوائس نہیں ہے
نہیں مجھے پتا تھا تم یہی کہو گی لیکن ریزن سنو پہلے
اچھا سناؤ اور مجھے قانون سکھاؤ
دیکھو بچپن سے مووی میں مطلب برف سے ڈکے ہوئے پہاڑ دیکھے تھے گرین ویلی پیس فلس ووڈن ایک جگہ نہیں ایک ووڈن کیلس مجھے لگتا ہے سویزرلینڈ صرف ایک جگہ نہیں ایک فیلنگ ہے وہاں جا کے لگتا ہے کہ جیسے لائف تھوڑی دھیرے سے ہو گئی ہے اور
اچھا انٹرسٹنگ تو ہم سینری تو تم سینری کے لیے وہاں جانا چاہو گی
صرف سینری نہیں میں وہاں صبح جلدی اٹھنا چاہتی ہوں کسی لیک کے پاس کافی پینا چاہتی ہوں بنا کسی نوٹیفکیشن کے بس نیچر اور سائلینس
سائلینس تم جو ہر پانچ منٹ میں کسی بات کسی سے بات کر لیتی ہو تمہارا منہ ایک جگہ بند رہے گا
اگزیکٹلی اسی لیے کبھی کبھی لگتا ہے ہم اتنا نوائز کنزیوم کرتے ہیں کہ اپنی خود کی تھات سننا بھول جاتے ہیں
یہ بہت ہی گہرا تھا آپ کے تھاٹس اور تم تمہاری دین اب یہ آپ کا ہے
تمہاری ڈریم ڈیسٹینیشن
جاپان
جاپان مجھے لگتا ہے تم پیرس یا ہتیالی بولو گی
نہیں جاپان میں کچھ الگ سا ہوتا ہے وہاں ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن دونوں ساتھ ایزسٹ کرتے ایک طرف فوچرز ہے دوسری طرف سینچریز اڈ ٹیمل تنز
سچی مجھے بھی یہ کنٹراسٹ پسند ہے
میں خاص کر کووٹا جانا چاہتی ہوں پرانی اسٹریٹ چیری بلازم پرانے ٹیمپل مجھے لگتا ہے وہاں چلنے سے انسان کا موڈ بالکل شانت ہو جاتا ہے
تم نوٹس کرتی ہو ہم دونوں کی ڈریم ڈیسٹینیشنس کا کامن پوائنٹ پیس ہے
ہاں شاید ہم ووکیشن ایکچولی پلیسز کے لیے نہیں فیلنگس کے لیے چوز کرتے ہیں
تو وہاں یہ لائن کاٹ کر لیتیی ہوں
دیکھو روائلٹی دیکھنی پڑے گی
ٹھیک ہے
لیکن ایک بات بتاؤ
ہوں
سوئزرلینڈ اتنا پیس فل ہے تو کیا تم وہاں پرماننٹلی رہنا چاہو گے
نہیں
کیوں
کیونکہ ویکیشن آف ہوم میں فرق ہوتا ہے کچھ جگہ خوبصورت ہوتی ہے جانے کے لیے لیکن ڈر وہ ہوتا ہے جہاں تم ایموشنلی کنیکٹیڈ ہوتی ہو
وہ تو صحی بات ہے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ گھر ہمیں کسی پرفیکٹ پلیس پہ چلے جائے تو اتنا پرفیکٹ ہو جائے ہو جائے گی لائف پرفیکٹ ہو جائے گی
ہاں اور پہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم اپنے تھٹس کے ساتھ لے جاتے ہیں
وہ بھی بات ہے چلو پھر ایک سو آ جائیں گے کبھی ویکیشنس پہ
ایک منٹ میری بیٹی مجھے بلا رہی ہے میں کہتی ہوں اب
اوکے اوکے اللہ حافظ